ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام کہہریی سے ہو بھائی
جی اللہ کا شکر ہے آپ بتائیں
جی الحمد للہ اور کھانا وغیرہ ہو گیا آپ کا
ہیلو
آپ کے پیچھے سے بہت شور آ رہا ہے تھوڑا سائڈ ہو جائیے آپ
اچھااں ایک سیکنڈ
نہیں نہیں اب ٹھیک ہے تو کھانا وغیرہ ہو گیا آپ کا
جی جی وہ تو دوپہر ہو گیا تھا
چلیے اچھی بات ہے تو آج کا ہمارا ٹاپ فیوچر تو آپ تھوڑا بتائیں گے اپنے فیوچر سر کے بارے میں
ویسے میں نے فیوچر کے بارے میں
کیا ڈسائڈ کیا کیا کرنا چاہتے ہو آپ آگے
ابھی تو ابھی تو فی الحال پڑھائی چل رہی ہے فیوچر کے اندر پڑھائی کر رہا ہوں ابھی تو فی الحال
ٹھیک ہے اوکے
جی
آگے کیا کرنا چاہتے ہو
آگے ٹویلتھ کر کے کالج میں اڈو پھروندا
ایڈوکیٹ بننا ہے اچھا ٹھیک ہے کیا پروسیس لینا چاہتے ہو آپ ایڈووکیٹ بننے میں مطلب کیا کیا ہوتا ہے ایڈووکیٹ بننے میں کیا کیا
ایڈ وکٹ بجنے میں کیا کہتا ہے بی اے کے بادل بھی کرتے ہیں بی اے دو سال کا ہوتا ہے پہلے ٹیلتھ کلیئر کرو پھر اس کے بد بی اے کرو پھر بی ا کے بعد دلیل بھی کرو پھر اس کے ٹریننگ لو یہ سب کرنا ہوتا ہے
اچھا پھر اس کے بعد
پھر اس کے بعد ٹریننگ لو ٹریننگ لینے کے بعد کسی جو بڑے وہ ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں سینئر سر ہوتے ہیں ان کے انڈر کام کرنا پڑتا ہے تھوڑے سال پھر اس کے بعد آپ اپنا کر سکتے ہو کام وہاں پہ پھر کیس آتے ہیں وہ ہمیں کیس دیتے ہیں پھر ہم ان کے ٹریننگ کرتے ہیں پھر جب ہم اچھا پروپر چار پانچ سال اپنا پہلے لیتے ہیں کیس سولو کرنے سیکھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم اپنا کر سکتے ہیں مطلب اپنے کیس لے سکتے ہیں
اچھا ٹریننگ کتنے سال کی ہوتی ا اس کی
ٹریننگ ایسی دو تین سال کی ٹریننگ ہوتی ہے
اچھا ٹھیک ہے تو کتنا ٹائم لگ جاتا ہے پھر یہ سارا پورا کورس
وہ دس پانچ وہ آٹھ سال لگ جات تھے
اور کتنا خرچہ ہو جاتا ہے اسے کیا کوسٹ بیٹھتی ہے اس کی
اس کا خرچہ میم کم سے کم لگ بھگ لگ بھگ ڈھ لاکھ کے ڈھ لاکھ سے پانچ لاکھ ڈھائی لاکھ
اچھا
اگر یو پی ووٹ سے کرتے ہیں یو پی پی سے کرتے ہیں تو کم خرچہ بیٹھتا ہے دلی سے کرتے ہیں تو زیادہ خرچہ بیٹھتا ہے
یو پی سے کتنا بیٹھتا ہے
یو پی سے بیچتا ہے ڈیڑھ لاکھ روپے ڈھ ہ دو لاکھ روپئے
اور آپ کے علاقے سے
دلی سے بیٹھا ہے قریب قریب پانچ پانچ چھ لاکھ روپئے
اچھا ٹرینگ کا بھی پیسہ لگتا
نہیں گ ٹگ پ سا پیسے ملتے ہیں جب آپ کسی گن کام کرتے ہیں آپ کیز کرتے ہیں تو پھر آپ کو پیسے ملتے ہیں
اچھا
جی اس میں ٹریننگ ایسی ٹریگ نہیں ہو جس میں ٹرینگ ہو ہے کہ آپ کسی انڈر کام کر رہے ہیں آپ کیس لڑ لیں اس کا اس میں یہ ٹریننگ ہوتی ہے عنی کہ طریقے سے ہم اپنا یہ بست کسی آفیسر کے بڑے سینئر سر کے نیچے رہے کے س
اچھا اچھا اور کیا اس کا کوچنگ وغیرہ ہوتا ہے اس کا
جی جی کوچنگ وغیرہ ہوتا ہے جی جی نمبر لانے کے لیے تو کوچنگ کی فیس لگ بھگ ہزار روپئے
اچھا اچھ اچھا ٹھیک ہے تو آپ کی ہبیز وغیرہ کیا
میری ہابی فی الحال زیادہ تر تو ایل ایل پی میں ہی ہے زیادہ تر کیسوں کو دیکھنا اور اخبار وغیرہ پڑھنا نیوزیں سننا اور کیا کہتے ہیں لوگ باؤ کی مدد کرنا اور اخبار زیادہ تر پڑھنا
جی صحیح بات ہے پہلے سے ہی پریپریشن کرتے ہوئے چلیں آپ اپنی
انگلش اپنی امپرو کرنا پومٹ لالا انگلش میں
ہوں اچھی بات ہے میم میں بیکم کر رہی ہوں ابھی میرا بی کام چل رہا ہے
ک
ہاں بی کام میں بییکم میں یہی ہوتا ہے اکاؤنٹنگ وغیرہ کرنی ہوتی ہے ہمیں کوسٹ شیٹ سارے جو اکاؤنٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ پریپیئر کرنے ہوتے ہیں بنانے ہوتے ہیں ہمیں خود سے ساری بینکنگ کی پڑھائی ہے بییکم میں
اچھا اچھا
جی
تو بینکنگ کر کے پھر آپ کو کیا کرنا آپ بینک میں جاب کرنا چاہتی ہیں
کرنا چاہتی ہیں
اچھا
جی میں گورنمنٹ جاب کرنا چاہتی ہوں میں اپنا کیریئر فٹ کرنا چاہتی ہوں جو جاب وغیرہ میرے سمجھ میں نہیں آتی ہے اگر جاب ہو تو پھر گورنمنٹ ہونی چاہیے
جی جی اب میں جی جی میرا بھی اب سیم یہی سین ہے کرنی ہے تو ایل ایل بی کرنی ہے
ہاں کچھ گورنمنٹ ہونا
جی جی جی جی اب کہیں جا رہے ہو ا آپ کی گاڑی بھی پکڑ ہی نہیں سکتا اب آپ جا رہے ہو آپ کا چکان نہیںکٹ سکتا
جی
یہ ہے وکیل بننے میں فائدہ ایڈوکیٹ بننے میں فائدہ یہ ہے ایڈوکیٹ بننے میں فائدہ یہ ہے کہ آپ جارو چلانے نہیں کاٹ سکتے آپ کا
بہت فائدے ہیں
جی آپ کھانے میں نہیں جا سکتے آپ پولیس اسٹیشن میں نہیں جا سکتے
جی جی صحی کہہ رہے ہو
پر لا کے جی پر لو کے مطابق پر اگر آپ نے جر جرم کرایا تو آپ کو سزا ملے گی
ہاں صحی بات ہے قانون تو سب کی لیے
جی چاہے اس میں کوئی ڈاکٹر ہو کوئی لوئر ہو کوئی بھی ہو ایکسپٹ ہو کوئی بھی ہو
یہی سی بات ہے قانون سب کے لیے ہے چاہے اس میں کوئی بھی ہو
جی اور میرا گول تو یہی ہے کہ میرے کو ایڈووکیٹ ہی بننا ہے یہاں جج بننا میں میرے کو
سول جج
جی
تو سول جج میں کیا کرنا پڑتا ہے
سول جج میں پہلے لوئر بننا پڑتا ہے پھر بہت ہی اچھے عہدےہجانا پڑتا ہے اس کے لیے جش کی پڑھائی کرنی پڑتی ہے ج کی پڑھائی کرنے کے لیے بہت محنت چاہیے ہو
نہیں سول جج کا ایک شارٹ آپشن یہ ہے کہ سول جج کا ایک ایگزام ہوتا ہے ایم بی ا پت نہیں کیا نیم ہوتا ہے اس کا تو وہ ڈائریکٹ دے دیجیےا پھر اس کے بع آپ کی ٹرینگ ہوگی پھر آپ سول جج اگر آپ نے وہ کلیئر کر لیا تو
اس میں اس میں زیادہ کوئی وہ مزہ ہی نہیں آتا نا پھر
آپ کو پھر ٹائم کم لگے گا نا آپ یگ یینگ سیول جج بن جائیں گے ٹائم کم لگے گا جیسے اگر آپ آٹھ سال لگ رہے ہیں تو آپ کو وہاں پر صرف تین سال پانچ سال لگیں گے تین سال ٹریننگ کے اور دو سال آپ کے جو پرریپریشن وغیرہ ہوتی ہے تیاری ہوتی ہے ایگزام کی وہ
جی پر اپنا فائدہ تو ر بند نہیں ہے
ہاں سب کی اپنی اپنی چوائز ہے
جی
سب کی اپنی اپنی چوائس ہے صحیح بات ہے
جی پہلے لوئر بننا ہے پھر اس کے بعد جج بننا
ہاں یہ بھی اچھا ہے
جی تو پڑھائی کرنی پڑتی ہے اس میں بہت زیادہسام
آپ کا ڈیلی رو رٹین کیا ہے ویسے کیا کیا کرتے ہیں آپ ڈیلی
میرا ڈیلی روٹین ہی ہے سمے پہے میںٹتا ہوں اخبار والا آتا ہے اخبار دیکھ جاتا ما ناش پگڑتا ہوں اخبار پڑھتا ہوں
اوکے ویری
پھر اس کے بعد اپنی انگلش لرننگ کرتا ہوں پھر اس کے بعد تھوڑا سا کانا کھانے کے بعد ٹی وی دیکھتا ہوں نیوز دیک ہ اس کے اندر پ تھوڑا انٹرٹینمنٹ دیکھتا ہوں پھر اس کے بعد اپنا تھوڑالی نیند آتی ہے دھوتا ہوں میں اس کے بعد اتا ہوں شام کو پارک جاتا ہوں جھیل پارک یہاں پہ ہماریے ایک پارک ہے وہاں پہ ایکسرسائز وغیرہ کرتا ہوں پھر رات میں جم جاتا ہوں
اپ نے جم کب سے جوائن کیا وجسے
میںیر نے اب پچھلے دو مہینوں نے م دو تین مہینے
اچھا اوکے اچھی بات ہے اچھی بات ہے اپنے آپ کو فٹ رکھنا اسلام میں بھی ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو فٹ رکھیے تبھی اچھے تبھی آپ کی باڈی
جی اور میرا ایک اور ہوابی ہے میرا وہ اس میں سوئمنگ کرنے کا کچھ شوق ہے
سومنگ کرنا ہاں اچھا ہے سومنگ کرنا
جی اسلام میں بھی نب عیم ص اللہ ت نے فرمایا کہ سوئمنگ کرنا سیکھوں پیرناہ سیکھو
ہوں ہوں ہ گڈ اچھا اچھی بات ہے اور
اور بہت ساری چیزیں ہمیں صبح اٹھ کے بھاگتا ہوں رننگ کرتا ہوں صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے
ہ ہوں یہ بھی اچھی بات ہے ہاں ایکسرسائز فٹ رہنا یہ سب کچھ اپنی ہی باڈی میں آتا ہے تو اچھی بات ہے جب کا میکس کرتے رہیں گے تو ہماراری باڈی بھیحیح چلتی ت رہے گی
جی ایکسرسائز کرنے اپنی صحت کے لیئے بہت اچھی چیز ہے
جی جی صحیح کہہ رہے ہیں ایکسرسائز بہت امپورٹینٹ ہے
ج پھر اس کے بعد میں اپنا کیا کہتے ہیں پیپر کی تیاری کرتا رہتا ہوں پڑھتا ہوں اور کیا کہتے ہیں تھوڑا بہت موبائل اور پھر شام کو میں اپنے ہمارے بربر میں ایڈوکیٹ ہیں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں ان کے بس تو مجھے بتاؤ
اچھی بات ہے چلیے ہمارا ٹائم پورا ہو چکا ہے ہم بات کرتے ہیں ان شاء اللہ چلیے اللہ حافظ